ہلو ہلو وعلیکم ا سلام اور کیا حال ہے
بڑھیا ہے اپنا بتاؤ کچھ
اور سب بڑھیا ہے ٹھیک ہے گھر پریوار میں سب کیسے ہیں خیریت تو ہے
ہاں سب میں پول ج الا کی تو آ ہے اپنا بتاؤ
سب اچھا ہے سب تو پھر کیا ہو رہا ہے
بس کچھ نہیں بیٹھا ہیں ابھی گئے تھے لائبریری پڑھ کر بھی آئے ہیں
بجن وزن ہو چو کا
ہاں ہاں ہاں ہو چکا ہے
ہ ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے تو لائبریری جاتے ہیں کس لائبریری میں جاتے ہیں
ایک ہے یہاں پر ل نام کا لائبریری وہیں پر جاتے ہیں
اچھا اچھا تواں پر آپ نے سوم سے پڑھنا ہوتا
ہاں ہاں شام سے
بیشنے ویشنے کی اچی ویوستھا ہے اچھا
ہاں ہاں بڑیا ویوستا ہے
اچھا تو کتنے ٹائم پڑتے ہیں زیادہ ٹائم وہاں دیتے ہیں
ہاں مطلب زیادہ کیا دیتے ہیں مطلب صبح جاتے ہیں پھر
اچھا اچھا اچھا اور سب ٹھیک ہےا
ہاں اور سب بڑھیا ہیں
ٹھیک ہے تو اور بتائیے کچھ
سر پڑھے نہیں بتاؤ
ٹھیک ہے ہمار بھی بڑھیا اچھا ہے سب
تو کچھ مطلب کچھ ہو جائے مطلب کچھ سنا دیں آپ اسا
ہاں ہاں سنا دیجیے تو اچھا ہے
اچھا یہ مطلب مرچا ڈال بہت ہے کا جو ہے سد یہ مطلب وہ سک بہت بڑھیا ہوتا ہے
ہاں ج ہاں کس کا کس کا بول رہے ہیں
مرچا گال بنانےتا ہے
ہاں اس کا تو اچھا تو ہوتا ہے
ہاں دلیے نندہ تجھے ہوا کیافر کی کرا کیا
ہاں اچھا اچھاچ ہاں تو سنائیے
ایک سائریے
خیری ہے ہاں
ہم ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کے ھ
ہ وہ اچھا تو ہے
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے کم نکلے بہت نکلے میرے آران پھر بھی کم نکلے ا آ ج آ رہی ہےپ
ہاں بس نہیں آئے گی ایک سیکنڈ ہوں اور بتائیے
ہاں جو سنے تو شاعری میں نے سنایا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کی وہ غالب یہ خیال اچھا ہے
ہاں بہت اچھا
دلیے نادان کھ ہے ہوا کیا آخر اس درد کی دوا کیا ہے
واہ ہو کیا سائڈ ہے
رگو م دوڑ تے پھرنے کے ہم نہیں کائل جب آنکھیں ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لو کیا,
ہاں و اچھا تو ہے
مح بت میں نہیں ہے فخر جینے اور مرنے کاا محبت میں نہیں ہے فخر جینے اور مرنے کا اس اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافھر پ تم نکلے
واہ واہ کیا ساری ہے
اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ا خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ پہ تلوار بھی نہیں
ہ و واہ واہ
ایک تھے علمہ ڈاکٹر محمد اقبال
ہاں ہ کب کچھ لیتے ہیں
خودی کو کر بلند خودی کو کر بلند اتنایا کی ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رجا
واحہ
ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں
واہ واہ کیا شاعری ہے نور یہ وہ ہے ہم بتائیں جیسے کمار وشواس کو جان جانتے ہیں ڈاک اٹر کمار بسوا یہ بہت اچھے کبھی ہیں
کوئی
ہاں یہ بہت اچھا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے مگر دھرتی کے بیچ چینی تو بس بادل سمجھتا ہے
ہاں تھوڑا اچھے سے سنائیے ایک
کوئی دیوان کہتا ہے کوئی پ گل سمجھتا ہے ہ مگر دھر پی کی بے چینی تو بس بادل سمجھتا ہے
ٹم کجھ سے دور کیتی ہیں
تجھ سے دور کیسا ہوں یا تیرا دل سمجھتا ہے یا میرا دل سمجھتا ہے
ہاں
تو میرا دل سمجھتا ہے میرا دل سمجھتا ہے اچھا ہے
وہ بڑھیا ہے ایک دم
یہ کنمار وشواسی ہی بہت دور دور کہنے جاتے ہیں ایسے ودیشوں تک جاتے ہیں اپنے پورے بھارت میں کرتے ہیں کئی جگہ پر جاتے ہیں بہت مشہور یہ کلاکار ہیں
مجھ کو ایک اور یاد ہے میں سنا رہا ہوں
ہاں سنائیے
تمہیں ب کہ بھی یہ دل آ ج ہ ہاں آئی میں رو
تو
تمہیں پا کر بھی دلے آج تک تنہائی میں روتا محبت کا سفر بھی کس کردار رسوائی میں روتا ہے محبت سفر بھی کس سے قدر رب م ہوتا ہے جسے دنیا سمجھتی ہے کہ وہ مسرور ہے بینتیا جسے دنیا سمجھتی ہے کہ وہ مشہور ہے بنتہاں وہ شخص اکثر سب م کی پرچھائی میں روتا وہ شخص اکثر یہ سب غم کی پرچھائی میں روتا
واہ واہ واہ واہ کیا ربطہ ہے
تمہاری یاد کا موسم بدل جانے سے ڈرتا ہوں تمہاری یاد کا موسم بدل جانے سے ڈرتا ہوں دلی نادا کے بہک جانی سے ڈرتا ہوں ہاں دیکھ نک سے ڈرتا ہ ملے ہو تم بڑی مدت کے بعد یہ جان یہ تمنا ملے ہو تم بڑی مدت کے بعد یہ جانیے تمنا میں اب اس وکصل کے ختم ہونے سے ڈرتا ہوں میں اب اس م کلن کے ختم ہونے سے ڈرتا ہ
واہ واہ واہ واہ کیا شاعری ہے بہت اچھا ہے بہت ایسا کبھی ہےب کبھی بھی بہت اچھے ہیں منے جانے ک بھیھی ہیں
ہاں ہاں
ہاں ٹھیک ہے پھر